السلام علیکم ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور فرمائ کیسی ہیں آ ہم بھی
یہ سب خیریت
جی ہمارے یہاں بھی سب خیریت سے ہیں بس اللہ کا شکریہ اور فرمائےیں آپ کے یہاں سب کیسا ناشتہ وغیرہ ہو گیا
اور ناشتہ وغیرہ ہو گیا
جی ہاں ہمارا تو ہو گیا معاف کریے گا ہم نے ناشتے کا پوچھ کر آپ کیا کھانا وغیرہ ہو گیا
جی ہاں ہمارے یہاں کھانا وغیرہ ہمارا تو ہو گیا ہے باقی ہمارے خالہ کے جو بچے ہیں سب تو جنک
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے آج کل کے بچے تو بالکل نہیں سنتے ہیں صرف ان کو باہر کا کھانا دے دو ج میں نہیں پتا کیا چائنیز مسالے وغیرہ ہوتے ہیں یا میدا وغیرہ ہوتا ہے ان کو وہی ساری چیزیں پسند آتی ہیں
ان کو گھر کا کھانا ہی نہیں پسند آ رہا ہے کتنا کتنا ہم نے گھر میں بھی سب بنا کر کھلا دیا ان کو پر ان کو باہر کا ہی چاہیے ہمارے سمے میں والد ہمارے کھانا بنا کے دیا کرتے تھے ہمیں وہ ہوتا تھا کھانا یہاں تو ابھی سب کو باہر یہ پیزا برگر ہی کھانا رہتا ہے
جی بالکل صحیح کہاآپ نے اور آج کل دیکھا جائے نا تو شوشے بازی میں رہ گئے سب کیفے وغیرہ جائیں گے فوٹو وغیرہ کھینچیں گے ان ساری چیزوں کے کے چکر میں نا مطلب کہا جائے تو آج کل کی وہ ان ساری چیزوں میں رہ گئی ہے
ہاں ٹھیک ہے چلیے ہم مانتے ہیں کہ ان کو کیفے وغیرہ جانا اچھا لگتا ہاں ٹھیک ہے خوبصورت جگہ ہے پر تھوڑا
ج آ کی آواز بالکل نہیں
کا بھی دھیان میدا اتنا ہی صحیح ہے
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نہیں میدا تو ہماری صحت کے لیے کتنا ہانیکارک ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو مطلب پہلے کے زمانے سے اب ک زمانے میں کتنی ساری چیزیں ایسی آتی ہیں نا جس میں کافی ملاوٹ ہوتی ہے اس کے اوپر سے اب اگر ہم مدے والی چیزیں کھائیں گے اس میں تو اور ہی ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے
ہاں صحت کا بالکل دھیان نہیں ہے ابھی یہاں کے یواؤں کو صرف میدے کی چیزیں دے دو اٹ پٹانگ چیزیں دے دو چیپس ویفر تھما دو خالی وہی کھائیں گے روٹی سبزی تو گلے سے اترتی ہی نہیں ہے ان کے
جی اور دیکھا جائے نا تو کہ پہلے کے سمے میں تو مطلب اتنا اچھا کھانے کھانے پینے کی وجہ سے بھی لوگ طبیعت خراب ہو سکتی تھی اب تو سوچے میدے وجی وغیرہ کی وجہ سے ہمارے لنگ اس کے یہ ساری کتنی بیماریاں ہو سکتی ہم نے اور آج کل کے لوگوں کو کون سمجھا ہے اسپیش چلیے بچوں کو کون سمجھا ہے وہ تو سوچنے بجنے میں رہ جاتے ہیں کہ ان کو صرف دکھاوا کرنا ہے یا دیکھا جائے تو ان کو آج کل گھر کے کھانے میں سواد بھی نہیں آتا ہے
یہ سب غلطیاں نا پیرنٹس کی ہیں میں بتا رہی ہوں آپ کو والد وہ لوگ والد یہاں دھیان ہی نہیں دیتے گھر میں بچے کو فون وغیرہ دے کے چھوڑتے وہ لوگ فون وہ وغیرہ جو دیکھتے ہیں جو سیکھتے ہیں وہی وہ چیزیں کرتے ہیں
یہ تو بالکل عمدہ بات کہی آپ نے آج کل بچے خود سے چیزیں منگوا لیتے کھانے وانے کی آج کل اتنے سارے ایپ وغیرہ آ گئے ہیں نا بچے خود آرڈر کر لیتے ہیں ہماری خود کے جو چچی کے بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے تھے ان کو آرڈر وغیرہ بھی کرنا آتا ہے
وہی ہمیں بھی نہیں آتا ہمیں کہتے ہیں کہ کھالا آڈر کر دیجیے اور ہم کیا کہتے ہیں ہمیں آتا ہی نہیں ہے تو وہ لو ہنستے ہیں ہم پہ
جی یہ دیکھیے نا مطلب چلیے ایک بار کے لیے ساری چیزیں تو الگ ہو گئی لیکن ان کو نا گھر کا سا سادہ جو اچھا کھانا ہوتا ہے وہ کھانا کھانا پسند ہی نہیں ہے
کیا ہی کہے روٹی سبزی میں ان کا من ہی نہیں بھرتا ان کو وہ کیا فرینکی وغیرہ چاہیے ہوتی رول ایگ رول اب وہی گھر میں بن د تو ان کے گلے سے نہ اترے
بالکل عمدہ بات کہی وہی سیم چیزیں بنائیں گے تو کو گھر کا کھانا بس پسند نہ آئے یہ سن کے کہ وہ گھر پہ بنا سا جائے نا تو اب کیا کر سکتے ہیں اور ساری چیزیں نا امیوں وغیرہ پہ ہی مطلب آ جاتی ہیں کہ آپ نے بچوں کو مطلب اچھا کھانا نہیں کھلایا یا اچھی چیزیں نہیں سکھائی ہے آخر کار
کیا ہی کر سکتی ہیں امی امی کی تو بات ہی کوئی نہیں سنتا ہے ہماری امی کتنا مست کھانا اورربی کے بچوں کو وہ سب کھانا پسند ہی نہیں آتا ان کو تو خالی پیزا وغیرہ ہی چاہیے ہوتے ہیں میدوں کی چیزوں میں ان کا زیادہ من لگتا ہے
جی یہ تو بالکل احمدآ باد کا ہی آپ نے آج کل کے بچوں کو صرف میدے وغیرہ کی چیز پسند ہے ا دیکھا جائے تو یہ میدا بھی ہماری صحت کے لئے کتنا ہانیکارک ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم زیادہ کھائیں گے تو ہمارے سکین وغیرہ پہ بھی اثر کافی کرتا ہے جیسے پمپل وغیرہ ایکنے وغیرہ ہو جاتی ہیں چہرے پہ پہلے دیکھا جائے تو ہماری جو دادی وغیرہ ہے وہ مطلب زیادہ ایسی ویسی چیزیں نہیں کھتی تھی گھر کی بنی ہوئی چیزیں کھاتی تھی گھی بھی کھاتے تھے تو وہ ساری چیزوں سے ان کا کھان پان کی وجہ سے ان کے چہرے پہ بھی کتنی رونق رہتی تھی اور آج کل کے لوگوں کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے وہ تھکے ہوئے سے رہتے ہیں ان کے چہرے پہ وہ رونق بھی نہیں رہتی ہے
ارے ابھی تو ایسا ہے کہ اگر نا ہم کھانے کے لیے ان کو گھر کا کھانا دے دے تو وہ کھانا ہی نہیں کھائیں گے ان کو باہر سے جب تک نہ لاکے دو تو وہ کھانے کو چھوئیں گے بھی نہیں چاہے بیمار پڑ جائیں
جی یہ تو بلکل صحیح کہا آپ نے اور دیکھا جائے نا تو اگر ہم باہر کا کھانا ہم جیسے مطلب جو ہم بڑے ہوتے ک ہم بھی کھاتے ہیں نا تو ہمارے سے پورا دن کام نہیں کیا جاتا ہے مطلب اتنا بھاری بھاری سا لگتا ہے وہ پورا میدہ
بہت بھاری بھاری سا لگنے لگنا تھا جی ہاں بہت بھاری بھاری سا لگتا ہے اور اس چکر میں کتنے ہیلتھ پروبلمس ہو رہے ہیں
جی یہ تو بلکل صحیح کہا آپ نے آپ آپ نے جو یہ ہماری طبیعت پہ بھی بڑا اثر کرتا ہے وہ جی اور دیکھا جائے نا تو وہ ساری چیزیں ہم کھا لیتے ہیں تو ہم سے کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے ہم پورے دن آلس آلس سے بھرے رہتے ہیں سوچے نا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو اتنا اسر کرتا ہوگا یہ میدے وغیرہ کی بھاری بھاری چیزیں
بھائی ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے وہی ان کو وہ چینس کھانا ہے کبھی یہی کھانا ہے ہم نے کتنا سمجایا کہ
فیس نہ بنایا جائے کھانا وغیرہ
کتنا نقصان ٹائیفٹ وغیرہ ہو سکتا ہے کتنا تکلیف ہوگا ان کو اور وہیں اگر وہ گندگی میں رہیں گے وہیں جائیں گے کھائیں گے تو پینگےکیا پتا کیا کیا ہو ملیریا وغیرہ ہو جائے گا پر بلکل دھیان ہی نہیں ہے خالی ان کو باہر کا کھانا چاہیئے
جی اب تو بارش وغیرہ کے ٹائم پہ ہمیں پتا بھی نہیں کیسے پانی میں کیا کس تیل میں وہ چیز پک رہی ہے یہ سب چیزیں تو مطلب ہمیں کبھی پتا نہیں ہوتے بس اس کا جو ایک ذائقہ ہوتا ہے کہ باہر کے کھانے میں صرف ذائقہ ہوتا ہے جو گھر سے تھوڑا ان کو بہتر لگنے لگتا ہے ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو جی ہم کہہ رہے کہ ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو جی آپ کی نیٹ ورک نہیں آ رہی ہے ہیلو ہیلو جی ہاں بولیے جی جی ہولیے ساری چیزیں کھانے سے کہ ان کو اور کچھ پسند ہی نہیں آتا جی ہم تو سمجھا سمجھا کہ ایک دم تھک چکے ہمارے والد بھی تھک چکے ہیں سمجھا سمجھا کے جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور بتائیے کیا چل رہا ہے سب گھر میں سب خیریت جی ہمارے آپ سب خیریت سے یہ پر دیکھا جائے تو ہماری چچی بھی تھک چکی ہے ان سارے بچوں سے ہماری چچی تو خود آٹے کے موموز بنا کے دیتی ان کو تاکہ ان کو کھانے میں بھی اچھا لگے اور ان کی پوشٹک کے لیے بھی صحیح ہاں گھر والوں کو بھی ممی کو بھی مطلب یہ سب سیکھنا پڑ رہا ہے ابھی کیونکہ کہ اگر وہ سیکھیں گے نہیں تو وہ بچے سے باہر کا کھاتے رہیں گے اور کیونکہ صحت کو بہت نقصان پہنچے گا جی اس کے لیے امی بھی کتنی کوشش کریں گی گھر میں ہی مطلب جتنا بھی ان کو کھانا ہو سب گھر میں ہی بنا بنا کے دیں پیزا وغیرہ ٹرائی کر رہی ہیں دیکھے جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے جی ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم رکھ رکھتے ہیں آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی ہیلو اللہ حافظ اللہ حافظ ہیلو جی ٹھیک ہے اللہ حافظ ہ رکھنے ہیلو آپ کو آواز آ رہی ہے ہیلو جی آپ تھڑا نیٹ ورک میں آ جائے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہیلو ہیلو ہیلو آپ سے آواز بہت تیز آرائی چلیے کوئی بات نہیں ہم آپ سےاپ بعد میں وارتالپ کرتے ہیں ہم رہتے رہائیں گے خ تو خوبتا ج